وعلیکمحمۃ اللہ
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃہ اللہ بھائی کیا حال ہیں آپ ٹھیک ہے
بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
جی جی الحمد للہ میں بھی ٹھ ہوں
بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی گھر پہ سبھی کیسے آپ کے بابا جان اما جان بھائی بہن
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے تو بھائی جان آپ کیا کر رہے تھے آپ اٹھے اند سے
جی جی بھائی میں میں اھ گیا میں بیٹھا ہوا تھا تو میں فون چلا رہا تھا میں نے دیکھا کہ مشین کچھ نئی نئی مشینوں کا ایجاد ہو گیا تو میں حیران ہی رہ گیا یار
بھائی جان تو میں بھی بیٹھا تھا میں نے بھی سوچا آپ سے کچھ بات کر لوں تو بھائی جان کیا ہے کہ مجھے آج آپ کو تو پت ہی آج کل ٹائم ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے مجھے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے کر اسسی تو بائی جان مجی ہوتی ہے نا والا کہ روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکی ہے ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی جی جی بھائی جان جی
تو یہ ایک اہمی ہی حصہ بن چکی ہے تو کیا ہے کہ آج کی دور میں ہم سب اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں بھائی میرے تو اس نے ہماری زندگی کو آسان تیز اور زیادہ منظم بنا دیا ہے اگر ہم صبح کی بات کریں تو اکثر لوگ الارم کلاک کی جگہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو موبائل فون ہمیں وقت پر جگاتا ہے اور دن کی مطلب کہ صورت کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس کے بعد ہم موسم کہ معلومات خبریں اور روزانہ کے شیڈول بھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں نا بھائی جان
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ تو
تعلیم کو شعبے میں مطاک بہت ہی ترقی پیدا کی ہے تو آج اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے کسی ٹاپک کے بارے میں معلومات ڈھونڈنے کے لیے بہت سی کتابیں پڑھنی پاتی تھی تو لیکن آج صرف کچھ سیکنڈز میں ضروری معلومات حاصل کی کی جا سکتی ہے ہے نا بھائی جان
صحیح فرما رہے آپ تو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آج کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے تو
روزمرہ کے بہت سارے کام جو ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے آسان ہو گئے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں موبائل اور انٹرنیٹ نے کمونیکیشن جو ہے بات چیت کو جو ہے وہ بہت تیز اور آسان بنا دیا ہے نا کچھ ہی پل میں ہم کسی کے بھی ساتھ بات کر رہی ہوں ہمیں ہم ہمیں کچھ ہی سے پل لگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے میں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہے نا تو اگریا ایک اور بات آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے گھر بیٹھے تھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں آج جو ہے بارش ہو رہی ہے نا تو کوئی جو ہے وہ ٹیوشن یا اسکول نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ آن لائن ہی پڑھ سکتا ہے نا گھر بیٹھے ہوئے آرام سے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے نا بہتر تشخیص اور علاج ممکن ہوا ہے تشخیصی اس قوم انگریزی می ڈائگنس بولتے ہیں ہے نا
جی بھائی
مطلب کہ ٹیکنالوجی سے کیا ہے کیا ہماری بات چیم بھی ٹیکنالوجی نے تم آج موبائل فونز ای میلز اور ویڈیو کالز کے ذریعے دنیا کے کسی کسی بھی کونے میں موجود لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں تو رشتے داروں اور دوستوں سے بات کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام میں نظر آتا ہے تو جی پی ایس اور نیویگیشن ایپس کی مدد سے لوگ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو آن لائن ٹکٹ بکنگ اور رائڈ شیئرنگ سروسز نے سفر کو زیادہ آسان اور آرام دہ بنا دیا ہے تو روزانہ روزگار اور کاروبار میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت ہی بڑا کردار ہے تو آج لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر سکتے ہیں بہت ہیی کمپنیز اپنا کاروبار انٹرنیٹ کے ذریعے چلا رہی ہیں تو آن لائن شاپنگ نے لوگوں کو گھر بیٹھے چیزیں خریدنے کی مطب کی سہولت دی ہے تو اسی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہےا بھائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں تو اگر میں آپ کو اور ایک بات بتا تھا چلوں کہ ٹیکنالوجی کتنی زیادہ آگ یہ نکل چکی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں بینک پہ جانا پڑ پڑتا تھا بینک کے چکر کاٹنے پڑتے تھے معمولی معمولیش بات پہ آج کل کیا ہے کہ بینکنگ جو ہے وہ آن لائن جو ہے آن لائن پیمنٹ نے جو ہے پیسے بھیجنا اور لینا آسان کر لیا ہے نا یا آپ ابھی بتا رہے تھے شاپنگ کا جو خریداری جو ہے وہ ہم آن لائن کرتے ہیں گھر بیٹھے ضروری چیزیں خرید خریدی جا سکتی ہے نا
تو یہاں تک کہ ہم کھانا بھی جو ہے آن لائن ہی منگا سکتے ہیں ہم ابھی ہم اگر میں گھر پہ اکیلا ہوں بھی مجھے کھانا بنانے کا موڈ یا نہیں آتا ہے مجھے بنانا تو میں کیا کروں گا میں آڈر کروں گا مجھے دس یا پندرہ منٹ میں جو ہے کھانا میرے گھر تک پہنچ جائے گا ہے نا تو ٹیکنالوجی جو ہے نا آفسز اور بزنسز میں جو ہے وہ اس میں جو ہے پروڈکٹیوٹی کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں وہڑ بڑھتی ہے ہے نا اور اگر میں آپ کو تفریح کے لیے اگر میں آپ کو بتا دوں تو ٹیکنالوجی بہت مددگار ہے نا
ہاں بچان تو مطلب کہ جیسے کہ آپ نے بولا مطلب کہ یہ بینکنگ کا تو یہ بہت ہی اچھی بات بولی آپ نے مطلب کہ بینکنگ سسٹم میں مانتا ہوں میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب تبدیلی پیدا کی ہے تو آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے لوگ چند منٹس میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو بل جمع کروانا اور اکاؤنٹس منیج کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہو گیا ہیں تو صحت کے مادھیم میں بھی ٹیکنالوجی بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے ڈاکٹرس ماڈرن مشینس کی مدد سے بیماریوں کی بکہ تشخیش زیادہ بہتری سے کر رہے ہیں تو آن لائن اپوائنٹمنٹس اور ا تعلیمی میڈیسن کی وجہ سے مطلب کہ مریض گھر بیٹھے مشورہ حاصل کر سکتا ہے نا بھائی جان تو گھروں میںں ٹیکنالوجی کا استعمال روز بڑھ رہا ہے تو واشگ ہے ریفریجریٹر ہو گیا مطلب کہ اوون اور سمارٹ ڈیوائس اس نے ہمل کہ گھریلو کام کو بھی بہت ہی آسان بنا دیا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے وقت کی بچت ہوتی ہے میرے بھائی اور زندگی بی زیادہ آرام
جی جی جیر صحیح فرما رہے ہیں اب تو ہر ٹیکنالوجی کی جو ہے نا وہ فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو موبائل اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال جو ہے اسے وقت ضائع ہوتا ہے وقت ضائع ہونے کا بہت بڑا سبب ہے تو سائبر کا کرائم یا آن لائن فراڈ جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے ٹیکنالوجی کے نقصانات میں شامل ہے تو ہمیشہ ٹیکنالوجی کا استعمال ذمہ داری اور اعت دال کے ساتھ کرنا چاہیے ہے نا تو ٹیکنالوجی جو ہے نا انسان انسان کی مدد کے لیے ہے اور اس پر پوری طرح منحصر ہونا ٹھیک ہے نا
ہاں بھائی ج تو بائی چان ٹیکنالوجی تفریح کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے لوگ موبائل فونز کمپیوٹرس اور اسمارٹ ٹی وی کے ذریعے فلمز دیکھتے ہیں میوزک سنتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں تو اس سے لوگ اپنا مطلب کہ فارغ وقت دلچسپ کے ساتھ گزارتے ہیں تو لیکن ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہے جیسا کہ آپ نے بولا موبائل اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اتنا وقت گزارتے ہیں کہ ان کی تعلیم اور روزمرہ کی ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہے تو س ٹیکنالجی پر مطلب کی حد سے زیادہ انحشار انسان کو سست بناے سکتا ہے تو سائبر کے کرائمز اور آن لائن فراڈس بھی ٹیکنالوجی کے نقصانات میں شامل ہیں تو اس لیے مطلب کہ انٹرنیٹ کے استعمال ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے بھائی جان اپنی ذاتی معلومات کسی غیر ملکی شخص کے ساتھ مطلب کہ شیئر نہیں کرنی چاہے تو ٹیکنالوجی کا صحی ما ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو علم حاصل کرنے کام کو آسان بنانے اور اپنی سہولتوں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی سل فرما رہے ہیں اپ تو ٹیکنالوجی جو ہےا وہ ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا ہے ہیں اور ہم اس کا جو ہے صحیح اور ذمہ دارانہ استعمال کریں تو یہ مجھے لگتا ہے ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے نا
ہاں بھائی جان
تو ٹیکنالوجی نے نا دنیا کو ایک وہ نا چھوٹے ڈبے کی طرح بنا دیا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں مجھے لگتا ہے جو فون میں جو ہمارا موبائل فون جو ہے ساری دنیا جو ہے اسی میں ہے ہے نا ہمیں کچھ بھی چاہیے کوئی بھی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ہے ہماری انفارمیشن ہمیں چاہیے یا کچھ بھی جاننا ہو تو ہم اسی چھوٹے سے ڈبے کی مدد سے ہم سارا کچھ دیکھ سیکھ کر میں بیٹھ کرئے آ س سےنت
ہاں بھائی جان
اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاا تو چلو کہ نیا جو آیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو ہے وہ روبوٹک جو ہے وہ بہت سے مشکل کام آسان بنا رہے ہے نا
ہاں بھائی جان تو ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا آج کے د ٹیکنالوجی کے بغیر مطلب کی زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے ہر روزانہ ایجادات اور ملکی ان صلاحیتوں سامنے آ رہی ہیں جو انسان کی زندگی بہتر بنا رہی ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کے فائدوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مطب کہ اس کی نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی ملب کہ عقل اور علم کا نتیجہ ہے تو اس کا س کی اور موسورا استعمال ہماری زندگی کو کامیاب روشن بنا سکتا ہے بھائی جان تو ٹیکنالوجی نے صرف ہماری روزمرہ زندگی کو ہی نہیں بلکہ ہماری سوچ اور کام کرنے کا طریقوں کو بھی بدل کر دیا ہے تو آج ہر عمر کے لوگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بچے تعلیمی ایپس سیکھتے ہیں جوان آن لائن کورسز کے ذریعے سکلس حاصل کرتے ہیں اور مطلب کہ بزرگ اپنے رشتے داروں سے ویڈیو کس کے رابطہ رکھتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ نے بولا تھا ہاں یہ اے آئی بی ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے تو اے آئی کی مدد سے ٹر اور مشینز کھ مطلب کہ کچھ کام انسانوں کی طرح سمجھ کر انجان دے سکتا ہے تو آج کل موبائل فونس م میں وائس ایسسٹنٹرانسلیشن ولز اور سمارٹ ریکمنڈیشن آئی مثالیں ہیں تو یہ ٹیکنالوجی وقت بچ جاتی ہے اور کام کو زیادہ آسان بنا دیا ہے بھ جان تو اسی کے ساتھ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خ رکے گا اللہ حافظ
کیا اچھاگ چلو اللہ حافظ